ہاں بھائی وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بوجن کے بعد یاد آئی میری
بھائی ج ہی بولوں گاؤں میں بزی تھا اسی لیے ٹائم ہی نہیں ملا میں نے آپ کو کل شام کو بھی فون کیا تھا میں تھوڑا گھر پہنچ دیا لیٹ
ٹھیک اچھ کام پ تھ
ہاں میں کام پہ تھا ہم اسکول گاڑی وہ کام کرنے گئے تھے نا وہاں بھیہ ٹائم لگ گیا
اچا ٹھیک اس کو کیا کہا تھا
تھوا ڈٹیل میں مجھ بولا مجھے لکھنا ہے نا وہ کیا کام تھا تھوڑا ڈیٹیل میں بونا مجھے
او بھائی جب میں ہم صبح گئے تھے نا
ہوں
جب ہم صبح گئے تھے گاڑی کو نظر مارنے کے لیے بس ج تو میں تھا اور وہ بوٹا بھی تھا تو اسکول کا اس نے بولا کہ گاڑی یہ گاڑی کمپریشر دیتی ہے یہ اوور آل کرنی پڑیں گے
اچا کمپریشر د دییتیھی گاڑی
اس کے اس بعد ہم نے کام کیا وہ ل لیںا شکری د ہاں پھر ہم نے کام ہاں وہی بڑی بات لمبی لمبی
ج
پھر ہم نے کام کیا پھر اس نے بولا کہ اس کا سارا بج نکالو اس کو ٹھیک کرو اور ان لوگوں نے گاڈی بولی محنت سور بیٹ دکان پہ لائی تھی آپ آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس سے
ٹھیک ٹھیک
تو پھر ہم میں نے بیٹری چارج بھی لگائی سیف کھولا اس میں گلڑ خراب تھی
ہوں ہوں
ڈالی میں نے
ٹھیک
اور اس کے بعد و جیید اور جو تھا وس بوٹا وہ وہاں پہ کھو رہے تھے انجن پھر پھر پھر پھر اس کا جو ہے سپر پارٹ لانا تھا سری نگر سے پھر ان لوگوں نے وہ پھر وہ جیید انکل گیا وہاں سری نگر اس نے وہاں پہ وہ سپیئر پارٹس لائے ٹائم لیٹ ہوا تھا ا چار ساڑھے چار بجی گئے اے
ہوں ہوں
اس نے بولا کہ آ جاؤ پھر میں نے بیٹ ڈالی گاڑی میں وہاں پہ جب ہم وہاں پہچے میں نے اس کا س صلاف وغیرہ پ ج ہ
ٹھیک
ری بیٹری وہی گاڑی پہ ہی تھی پھر ان لوگوں نے کام کیا اسٹارٹ چالو اس نے سامان کو دھویا اس کی اس کے جو تان تھے اس کو دھویا
ٹھیک
پھر پھر وست بوٹا بھی اس کی ہیلپ کر رہا تھا پھر پہلے بول رہا تھا کہ بانٹا مستری کو کس کا فوٹو ڈالو یہ نمبر نہیں مل رہا وہ نمبر نہیں مل رہا وہاں سے ہوا اس ٹائم گھنٹہ ایک جایا
ٹھیک
پھر گیس کٹ پہ بھی تھوڑا ب رہے تھے گیس کٹ بھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہو گیا آدھا گھنٹہ وہ بھی پھر اس نے ایسے ویسے کر کے ویسے ج نے بولا کہ یہ یہ سارا سسٹم یہی ہے آپ فٹ کر کے دو میری ذمہ داری پہ م میری ذمہ داری پہ آپ فٹ کرو انہوں نے فھر کیا بس ہاں شام شام کے شام کے بد وہ گاڑی ہو گئی سارا فٹ
وہ وس ج م ب ٹرین ہے نا
ا وس بوٹا بٹا موٹا تیز کام کرتا ہے بس جیید اگر خود ہوتا نا وہاں پہ تو دو دن پہ مسئلہ تھا ہاں بوٹا نے کیا کیا بوٹ بہار کی اوج عا رہی ہے جب کام ختم کیا پھر ٹیبٹ کر رہی تھی لاسٹ میں میں ول کمار ہ تھا یہ ٹیپٹ کر رہا تھا میں ول گھما تھا تو پھر میں تھک گیا پھر ڈرائیور کو بولا اس نے ویل گمایا ٹیپٹ کر رہا تھا پھر اس نے بولا اب ٹھیک ہے ہو گئے ٹیپٹ اب پھر سے ول گھماؤ اس نے سلب ولب نہیں دیا اس نے ویل گما گما کے تیل تیل مطلب لایا گاڑی کو پھر وہیں پہ ایئر نکالا پھر جب گاڑی کو پہلا سلاب دیا جیسے گاڑی مطلب کیا گرم تھیٹ اسٹارٹ ہو گیا ایک ہی ٹک میں ت کر اور تیل لایا بڑھیا اس جو اس بٹ تو اکل نے تل لایا ن گاڑی کا وہ مجھے بہت اچھا لگا اس نے بولا اسے بیٹری بھی ڈاؤن نہیں ہوتی ہے سیلہ زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور نہ گاڑی پہ زیادہ لوڈ پڑتا ہے اسٹارٹنگ میں
ا توج یہ پتا ہے میں میں ل شاپ جلدی بند کہ ن نہا میں گیا تھا ہاسپٹل بیمار س نا ٹھیک سے میں ہس پوچھا وہاں سے ڈاکٹر واکٹر کو دکھایا پھر میں نکلا میں نے سوچا میں گھر جاؤں گا ٹھیک ہے جیسے میں دوائی لینے پ پہچا تو میرا دوست م گیا بولا کہاں جا رہے میں نے بولا مجھے دوائی لانی ہے دوائی لانی ہے تو پھر جاں گا بولا ہو چلو میرے ساتھ لے لو دوائی میں دوائی لے لی پھر اس نے میں اس کے بائک پہ چڑھا ٹھیک ا اس نے مجھے پتا ہے کہاں لیا وہ منگلو کھنگڑو منگلو وہ ہے نا وہ وہ مزہ کتنا ہے بھائی مگر وہاں پہ ہوا کیا تھی وہاں پہ ہاں میں بول رہا ہوں دن میں اتنی گرمی ہوئی تھی جب میں وہاں پہ ہ مجھے اتنی ٹھنڈ لگی وہاں سے بہت جاس ہے مگر مزہ کیا ہمیں بہت ا ہو وہاں پہ کیا روڑ آار زبردست روڈ ہے وہاں پہ پھر ہم وہی بیٹھے تھے پھر اس نے بریانی بھی لائی تھی کولڈ ڈرنک بھی لائی تھی پھر وہی بیٹھے پیا کولڈ ڈرنک اور بریانی بھی کھائی پھر وہاں سے نو بجے نکلے نو بجے نہیں لے وہاں سے ہاں شام کے ٹائم پھر ہم پونچے لگ بھگ پونے دس دس بجے پہنچھے ہم گھر
ہویا
تو میں کیا بولتا ہوں آپ کو آپ گھر گھر پہنچ رہے تھے اسی لیے میں نے بولا میں منگلو جا رہا ہوں یہ بھی آ گیا یہ تین دن سے جاتا ہے تین دن سے آتا ہے
اچھے
ہاں
ہاں بھائی سب ٹھیک ہے شکر اوپر والے کا جب سے یہ بہن چودریس مارکیٹ میں آیا نا تبھی کااں بھی بند ہو گیا ہے جب سے یہ آ گئے نا اس مارکیٹ میں یہے پچھلے والے مارکیٹ میں کام کر رہا تھا وہاں پہ بھی شکست تھا آج دیکو وہاں پہ کیا سکتے کام چل رہا ہے گاڑیپر
ہم جاتے ہیں یہ گئے تھے نا کل وہاںہ منگلو پھر ہم نے وہاںہ دوست تو نے کیا ہم چار پانچ دوست تھے ہم نے وہاں پہ پروگرام کیا کہاں جائیں گے کیا کریں گے انہوں نے پھر بورا ہم جائیں گے ادھر دودھ پتھری میں نے بولا ٹھیک ہے جائیں گے کوئی بات نہیں میں نے بلا خرچ کتنا آ گا بولا پچیس پچیس سو یا تین تین ہزار خرچہ آئے گا کیونکہ کھانا وانا مطلب وہی سے کھانا ہے خود لے نہیں لے نہیں میں نے بولا ٹینٹ لے جائیں گے ساتھ میں نے بولا نہیں ٹینٹ وینٹ نہیں ہم روم میں بیٹھیں گے تو بولاؤ ملا دو سے ہے نا وہ اس کا وہاں پہ قدن ہے کچھ ہوٹل میں کام وم کرتے نہیں بولا کوئی بات نہیں میں جلواؤں گا روںوں میں نے بولا اگر آپ دل میں نے بولا اگر آپ ح میں دلواؤ گے تو اچھی بات ہے نہیں وہاں پہ مارک
نہیں بھائی آج کوئی فائدا ہی رہی رو ب سو آج بس ٹیٹ م مزہ ہے کیونکہ گرمی ہے نا
گرمی ہے وہ مسئلہ ہے لیکن وہ جو ہمارے دوست ہیں نا وہ مطلب ان کو نیند چاہیے
ہ شہر میں بھی نیند آتی ہے
ان کو بس نہیں چاہیے اور کچھ نہیں
ہاں
اگر ان کو بولیں گے نا مطلب ہم جائیں گے گھنے بولیں گے یار گیارہ بجے اٹھ گ نہیں تو بولل گ بارہ بجے اٹھ گ بس نیچاہیے ہمیں
ہوں
کار ب ڈرورا جا اپ ا اپپ ڈیٹ کوما
ج چ چوںک ج ناجی بھائی گوگل مسج پانچ پسنٹ جو آپ اگر یہ ہیڈ فون ہے یا ب بی چ با نہیںھ نک خوب گوش چر ا مو سن ل س سےن سل آ بھی چاہے دو بار لوٹ کی ت ا بھائی کیا یہ آپ بہت دکر ہے ا
جمش بولتا
ہ
تو کر سو ج س م س چی کو پت ہی تھ کس ن ہلو
ہیلو ہاں
ہم ساب دکاندار ہیں
اچھا
اس کو یہ مطلب یہ بڑا فون لایا یہ بزرگ ہے اس کو یہ آتا نہیں یہ چلان نا تو کو تھوڑا ہیلپ کرتا ہوں میں اس کی اس کی مدد کرتا ہوں میں کبھی کبھی اس کیا تھا وہ بور مجھے دکھاؤ یہ مس کال کہاں سے نکلتی ہے فون کو وہ کہاں سے نکلتا تو یہ کہا تھا
او بھائی صاحب اب ان کا جو بڑے لوگ ہیں نا ان کا بس یہی سننا پڑتا ہے یہ نمبر سیو رکھو وہ نمبر سیو رکھو میسج ک کہاں سے آتی ہے میسج کہاں سے آتی ہے اس کو فوٹو سینڈ کرو اس کو فوٹو سینڈ کرو یہ نیوز کون
مزے مل آ گیا مزے مل آ گیا
یہ کتنے دن پرانا ہے ن کتنا ہے
ا یہ پاگل کر دیتے ا پاگل کر دیتے انسان ا پاگل کر دیتے انسان کو بس بڑھیا یار آپ سناؤ آپ کیسے ہیں
جی بھائی میں بھی ٹھیک ہوں ہاں بھائی مزمل کی شہادی تری
باؤ کو میرا سلام کے نام ہاں میں آ رہا ہوں دو تینن دن میں آپ کے گھراں
کوئی بات نہیں اچھا یہ مزمل کی شادی کب ہے مزمل کی شادی کب ہے
ش جی جلدی اوکے بیٹھو آپ میں گاڑی میں چل رہا ہوں
پتہ ہم د منٹ کران کمپللیٹ بس